ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام عھائی جان
اور کی کہرییت اللہ فکر مہربانی ہے آپ کی امی ابو جان خیریت ہے نا
سب خریتے ہیں بالکل اللہ ملہ
ہیلو اچھا اور کیا کر رہی ہو
سب کہہ رہے تھے اور بھائی جان آپ سنائیے آپ کے یہاں کیا چل رہا ہے مطلب اور سب پریوار میں کشل منگل سب ٹھیک ہے نا کھانا ہو گیا ہوگا آپ کا تو
ہو گیا ہمارا کھانا اب تو سیم چر پائپیں لیٹے ہوئے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں
جی بالکل ٹھیک ہاں تو ہم اپنے ہم ہم اپنے ٹپ ایک ب بات کرتے ہیں بھائی جان ہے بولیے فرمائیے
اچھا آپ کو اس ٹائم معلوم آپ کو اس ٹائم معلوم ہوگا اس ٹائم کا موسم کیسا ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا نا ہمارے یہاں پہ تو بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا ایک دم چل میں محسوس ہو رہا ہے ہمیں تو چھت پڑے ہیں
جی جی بالکل ہمارے یہاں بھی موسم بہت اچھا ہے دیکھو ہمارے یہاں فی الحال میں تو نہیں پر دو دن پہلے بہت بارش ہوئی ت اس وجہ سے نا موسم بڑا سہانا ہے بہت اچھا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے تو ہم بھی چھت پر ادھر ٹہلنے کے لیے گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ نہ ہم موسم کے بارے میں آپ سے تھوڑا کچھ گ تو وہ کر لیتے ہیں کہ دیکھو آپ کے یہاں کیسا موسم ہے کیسے کیا ہے تو تھوڑا آپ ہمیں یہ بتائیے بھائی جان دیکھو کہ آپ کو کون سا موسم زیادہ پسند ہے
ہمیں تو بتائی آپ کو ہمیں تو زیادہ تر سردیاں اچھی لگے کیونکہ آپ کوئی معلوم ہوگا نا سردیوں میں سب بڑھیا سب کو اچھی لگے سردی آئے ن
جی بالکل بالکل ٹھیک فرمایا بھائی جان دیکھو سردیوں موسم ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی سہانا ہوتا ہے
وہ پتا ہے آپ کو ہر کسی کو پسند آ جاوے ہے نا
ہاں جی
جیسے کہ آپ نے غور کیا ہوگا نا کہ سر میں جیسا بھی کھانا کھاؤ وہ ترنت کیا بولتے ہیں اسے پاچن کیا ہو جاوے ہے نا اور آپ نے گرمی اور آپ نے گرمیوں میں دیکھا ہوا زیادہ کھانا کھا لیں زیادہ کھانا زیادہ کھانا کھا لے تو شریر کے لیے بھی ہان کارک ہوتا ہے ہے نا جیسے کب ک وغیرہ ایسڈ ہونا یہ کئی طرح کی بیماری ہو جاوے
ہاں تو مطلب یہ ہے دیکھو جو بارش موسم ہوتا ہے دیکھو تو بارش ہوتی ہے اس وجہ سے نہا دیکھو کھیت میںچ جی مطلب پارکوں میں پھول کھلتے ہیں اور کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے م مطلب کسان بھی چمک اھتا ہے اپنی فصل کو دیک کے اس کو یہ وہ ہوتا ہے ایک کہ مطلب اب جو ہے بارش ہوگی ہماری فصل جو ہے کہ اچھے سے اگے گی تو اناج بھی اچھے سے ہوگا تو مطلب کسان بھی خش ہو جاتا ہے بارش بھی بہت ضروری ہے دھوپ بھی ضروری ہے اور سردی بھی ضروری ہے ویسے لوگ اورنا سردیوں کو بارش کے موسم کو پسند کرتے ہیں گرمیوں کے موسم کو کو پسند نہیں کرتے ہیں پر مطلب دیکھو دھوپ نہیں ہوگی تو پھر بھی دھوپ بھی ارجا کے لیے بہت آوشکتا بہت ضروری ہے دھوپ وہ نکلنا بھی تو ضروری ہے دھوپ نہیں نکلے گی تو تمہیں بتایا دیکھو پیڑ پودے جو کوئی بھی ہے مطلب دھوپ والی جو ہمیں ضرورت ہے تو وہ کیسے ہوگا پھر نہیں ہوگا تو تو تھوڑا آپ یہ ہمیں فرمائیے کہ دیکھو آج کا موسم اتنا اچھا ہے بہت سہانا ہے ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی
ہم ہم فرما فرمائیوں گے اس کے بارے میں جیسے آپ نے ایک بات پ غور کیا ہوگا
جی
کہ یہ ٹھنڈا موسم کے کارن ہوا ہے وہ تو حالانکہ ان پیڑ پودوں کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر پیڑ پودے ہے وہاں پر شیتل د تو آپ کو ملتی ہوگی تو معلوم ہی ہوگا نا اور آپ اور آپ نے حالانک دیکھا ہوگا جس علاقے میں پیڑ پودے نہیں ہے تو وہاں پہ ایسی ہوا دیکھنے کو کہاں پہ مل رہی ہے
جی نہیں مل نہیں ملے دی تھی کوئی کار کافی کافی جگہ دیکھو ریتی لیے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کتنا تاپمان ہوتا ہے ادھک گرمی ہوتی ہے دھوپ گرمی دھوپ گرمی بتاؤ وہاں کے لوگ آپ کیسے کیا کرتے ہوں گے پانی کے لیے ترستے ہوں گے ان کو پانی کی بہت ضرورت ہوگی پھر بھی ان کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ بیچاری کیا کرایں
اللہ ہی دیکھتا ہوگا ان کو ہے نا
ہ تو مطلب یہ ہے کہ کہ جن پ جن لوگ تو پانی ہے دیکھو آپ نے دیکھو پانی ہے ہمیں پانی کی ضرورت ہے ہمیں پانی اتنا ہی یوز کرنا چاہیے زیادہ پانی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس پانی نہیں ہے جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے وہ پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں ان سے پوھو پانی کی اہمیت ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہے ان کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کوئی بھی موسم ہو تو جیسے کہ
اب حالانکہ میں میں میں کچھ فوا ہوں جیسے آپ نے ایک جیسے آپ نے ایک بات پہ غور کیا ہوگا نا
ھمم
ی ا ٹھنڈی ٹھنڈی ہو کس کا آپ نے ایک بات پہ غور کیجیے جیسے آپ فیکٹری کے علاقے میں جائیے تو وہاں پہ دیکھ وہاں کا اس یہاں کے علاقے کے اچھا وہاں کا اب وہاں کا واتاورن خود گرم ہوگا نا وہاں پہ ٹیمپریچر میں بھی آئے گا جیسے وہاں کی ٹمپریچر میں کچھ یہاں بڑوتری ہوگی یہاں کا ٹیمپریچر کچھ ڈاؤن ملے گا آپ کو ہے نا اور جیسا کس کارن ہوا یہ پیڑ پودوں کی وجہ سے ہوئے اور لوگوں اب لوگوں کو حالانکہ دیکھ رہے ہیں وہ پیڑ پودوں کو کاٹ رہے ہیں تو اس وجہ سے کئی طرح یہ بر کی کمی بھی ہو رہی ہے نا اور اور اس کارن سے آپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برسات میں کمی آ رہی ہے تو گرمی گرمی بھی پڑ رہی ہے گرمی بھی پڑنے کی کئی کئی وجہ ہو رہی ہیں جیسے اب آپ نے ایک چیز پہ ایک اور چیز پہ غور کیا ہوگا جیسے جو پرا بینگنی کرنے سور کی اگنی جو اپنی کیا بول اس سے اس میں چد ہو گیا تو سور کی کرنے سےیھر پرتھوی پر سیدھی آ رہی ہے اس کارن ہمارے یہاں پہ گرمی بھی ادھک پڑ رہی ہے
جی بالکل یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک فرمایا جی بہت اچھا فرمایا
اور اس سے دیکھ اس سے آپ نے دیکھا ہوا کئی طرح کی بیماریاں ہوئے ہیں جیسے کینسر وغیرہ ہوتی ہے جی اس کا ہی کارن ہو رہا ہے اس میں بھی ہمارا یگدان رہا ہے جو ہمیں آنی پہنچ رہی ہے اس اس مہااروگدان ہے
جی جی بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے ھمم ہ تو ہوں جی فرمائیے
فرمائیے گ سھر
تو مطلب جیسے دیکھو آپ نے دیکھا ہے جیسا جہاں کا ماحول ہوتا ہے اس حساب سے گرمی بھی لگتی ہے اب دیکھو تم نے دیکھا گھنی بستی ہوگئی وہاں پہ لوگ بہت جاتدا ہوں گے جیادہ کہ مطلب گھر ہوں گی مطلب مکان فلیٹ ہوں گی تو میں د ہرے دیکھو ہرے پیڑ پود مطلب کچھ بھی ملیا بس واںپس وہاں سے کچھ دور پہ جا کے بس جیسے گارڈن وغیرہ ہے وہاں پہ آپ گھوم کے جا سکتے گوم گھومنے جا سکتے ہو اور باقی تو یہ سب نہیں ہے پھر وہاں پہ دیکھو کتنی گرمی ہوتی ہے پر وہ موسم کب اچھا لگتا ہے وہاں پہ گرمی ہوگی تو ہمیں سردیوں میں وہاں جگہ رہنا اچھا لگے گا جیسے کہ گھنی بست میں اور جیسے اندر آنا تو جیسے کہ ہمیں سردی کم لگنا تو وہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے تو مط یہ ہوتی ہے جیسے کہ رین ن ہوتی ہے اس حساب سے گرمی لگتی ہے کھلا آسمان ہوا اور ہریالی ہوگی تو وہاں پہ سردی بھی ادک زیادہ ہوگی وہاں پہ گرمیوں میں زیادہ اچھا لگے گا اور اس حساب سے مطلب جو ہوتا ہے دھا ج تو اب اب چڑو آپ یہ فرمائیں گے میں کہ مطلب دیکھو آپ کے یہاں ابھی یہ کیا ہے موسم
کیا بول رہے ہو ہمارے یہاں پہ موسم میں ٹھنڈ ہے وہ بتایا نہیں ہم کو
جی جی بالکل
اور ہے نا یہ ٹھنڈی کی وجہ ان نے دیکھا ہو کئی انسانوں کو سردی نہ اچھی نہ لگے جیسے کہئی انسانوں کو مانسون بھی اچھی لگتی ہے مانسون کا موسم ہوتا ہے
یہ بالکل لگتا ہے ہاں جی
جیسے آپ کسان کو دیکھ لو کسان کو مانسون میں ہی ادھیک اچھا لگا کنک یہہاں پہ پانی آپ نے دیکھا کئی جگہوں پہ پانی کی کمی ہے تو وہاں پہ پانی کی پانی کی کمی پورتی کرنے کے لیے مان سنی ہونا چاہے ضروری ہے نا کہیں دور دور کئی دور دور سے پانی آبئے ہے جیسے آپ ز دھیے چھیتروں میں چلے جاؤ تو وہاں پہ پانی کی کمی پورتی کرنے کے لیے
جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل
وہ اس میں بھی سحیوگ کس کا ہے پیڑ پودوں کا ہے واتورن کا ہے نا پریاورن کا سہیوگ ہوتا ہے پورا
اس کا تو ہوتا ہی ہے جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے
اب وہ سہیوگ نہیں کرے گا تو ایسا کہاں سے آئے گا ہے نا
جی جی بالکل جی جی بالکل ج فرمایا تو مطلب ہمارا مطلب میرا کہنا ہے کا ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ا جو مطلب اب یہ موسم ہے کہ دیکھو اب ہدک س سے زیادہ بارش ہونے لگیں گی کسی کسی جگہ پہ بارش اتنی ہوگی باڑھ آ جائیں گی مکان گر جائیں گے کہیں کچھ ہو جائے گا کہیں کچھ ہو جائے گا تو مطلب بارش سیمت ہی اچھی رہتی ہے زیادہ بارش بھی نہیں ا چ رہتی جو کوئی موسم ہو ہاں
وہ بھی وہ بھی بات صحیح ہے آپ کے لوگوں کو ضرورت مند چیز ہے نا جتنا ضرورت پڑے اس سے زیادہ دو گے تو اس کو ہانی نہیں پہنچے گی نا
جی تو م یہ ہوتا ہے وہ بچارے لوگ باؤ اپنا گھر سب کچھ ان کا وہ ہو جاتا ہے تو مطلب وہ کیا کرے ا ایک سردی بھی ایسے ہی پریشان کرتی ہے مطلب جو کوئی بھی ہے پشو ہے باہر گھوم رہے ہیں سردی ادھک جاتا ہے وہ بچارے کہاں جائیں ا انسان تو پھر بھی اپنے گھر کے اندر رہ لیتا ہے پشو پکشی یہ ساری چیزیں مطلب ان کو تکلیف تو ہوتی ہے ہر کسی جیب کو تکلیف ہوتی ہے
اور آپ سے ہمیں بات کر کے بہت کوشی ہوئی آپ سے ہمیں سیکھنے کو بہت بہت اچھی اچھی باتیں ملی اللہ کرے آپ سے پھر دوبارہ ملاقات کی کرئے اور
خ خدا حافظ بالگ